ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یہ خیریت
جی شکر اللہ کا آپ سنائیے
سب بدلا کے ا چھک رہے ہیں گھر والے سب خریی سے ہی
ہاں سب خیریت سے
اور دانش بھائی ٹھیک ہیں
آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے ہاں وہو
اچھا اچھا پھر کیسے بات کر رہے ہو آپ اس کے سامنے
ہمم
پھر آپ کیسے بات کر رہے ہو اس کے سامنے
ہاں
کچھ کہے گا نہیں کون ہے کیوں
نہیں تو میں تو اپنا کام کر رہی ہوں
اچھا
ہمم
ہمم
یس اور
اور سبدہ بہت شکریہ کیا بتائیں بس اج مجھے بہت پرابلم ہو گئی ہےیار
کیوں
ایڈیٹی کی وجہ سے وہ پتن کیا ہو رہا ہے فشن میں پین ٹائپ کا ہو رہا ہے
کس وجہ سے
ایسیڈیٹی ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہم ایک گھنٹے سے واک کر رہے ہیں کسی طرح سے ریلیف ہو جائے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے
ہاں تو اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے
کوئی دوا نہیں ہے میرے پاس اس ٹائم
اچھا ٹھیک ہے اور کیا بنا تھا شام کے کھانے میں آج
شام کے کھانے میں دال فرائی اور آملیٹ روٹی اور چاول
یہ باپ بیٹی مجھے نا مل کے فالو کریں گے میں نے کہا یہ باپ بیٹی مجھے مل کے پاگل کریں گے
کیا تھا گن پ متلے
یہ اس کو بابا کچھ کھیل رہا ہے
ہوں گیم
اور ہیا اور ہیا جان چلا رہی ہے نہیں اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ہیا چلا رہی ہے
اچھا مطلب وہ کھیل نہیں رہا اس کو کھلا رہا ہے
کیا کیا رے
میں نے کہ وہ کھیل نہیں رہا ہے وہ کھلا رہے ہے آ ہم کو
ہ ہ
ہوں
ہے جن کو کھلا نہیں رہا ہے وہ اس کو زیر زیر کر رہا ہے
مطلب
مطلب وہ اس کو ایسے پیروں کے ساتھ کر رہا ہے ہ ایسے ہی وہ چلا رہی ہے
اس کو گودی گودی کہتے ہیں ہمارے یہاں
گودی گودی ہی کہتے ہیں ہاں
آپ کیااں کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں
گودی گودی ہی کیتے ہیں
ہاں
ہاں
کیا کہتے ہیں نا
وہی کہتے ہیں
اچھا اچھا
ہوں
اور بابا سے بات ہوئی تھی آج
ہ
بابا ساج بات ہوئی تھی
اچھا کیا کہا
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے بات ہوئی تھی کیا
اچھا میری بات وہ آئے تھے نا میں نے کہا ن میں نے کہا نا وہ آئے تھے یہی اس کو لینے ح جان کو لینے آئے تھے
اچھا
ہاں تو وہ باہر تک آئے تھے پھر میں ہایا کو چھوڑنے گئی ان کے پاس
ہوں
لیکن یہ پھر پتا نہیں آدے راستے میں ہی واپس آئی ہے
اچھا اچھا
ہوں ہوں
تو طبیعت نہیں ٹھیک ہے کیا ان کی
کیوں
تبھی میں نے کال کیا تھا بتا رہے تبھی نہیں ٹھیک ہے پھر کھانا بھی کھا رہے تھے بتائے کلہ سے کھانا نہیں کھائےیں
جی تو کچھ نہیں بول رہا ایسا ٹھیک ہے بس بات کیا تھی
بات کو سن میں نے وہی کال کیے تھے ان سے بات کرنے کے لیے اس کے بارے میں
ہ
وہ جو لہسن کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جو پیاز بکی ہے اس کا بھی پیسے بھی آئے نہیں میں نے نا ساٹھی ہزار کچھ روپئے ہے اسی کے لیے بات کرنا تھا نا تو میں نے کال کیا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی میں نے کھانا کھانا کھانے میں بیٹھا ہوں کل سے میں نے کچھ نہیں کھایاھر میں نے کہاپ کھانا کھا کے پھر مجھے کال کرنا
تو آپ نے نہیں کہا کیوں نہیں کھایا ہے کچھ
کہا نا اس نے بولا میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور پھر کھانے کا من بھی نہیں تھا میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کھانے کا من تو کسی کا نہیں کرتا طبیعت خراب ہوتی ہے
ھمم ھمم پھر
پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کھانا کھا کے پھر کر میں کال
پھر کی آ واپس
ابھی تو نہیں آیا
تو مطلب ا بھی تو ا کھانا ہی کا رہے ہیں
شاید کھانا کھانے کے بعد کچھ کچھ اور کر رہے ہوں گے کچھ کام وام
کیا کام ہے ابھی وہاں
ہو سکتا ہے ان کو کچھ کام وام آیا ہو یا کسی اور کی کال آ گئی ہو بات بات کر رہے ہ
اچھا وہ مجھے نہیں پتا وہ آپ دیکھ لو ن کیا ہے کیا نہیں ہے
ہاں وہ تو کال آئے گا ان کا بات کریں گے ورنہ پھر صبح ہم بات کریں گے
ہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ایکچولی ہم اس لیے سوچ رہے تھے نا کہ ہم ف لہسن کا ریٹ بہت خراب ہو گیا ہے مطلب مارکیٹ ریورس ہو گئی ہے
ھمم ھمم
جی لہسن بکھ رہا تھا ڈیھ سوپئے کا وہ سو روپئے کا ہو گیا
اچھا
تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ل سننا رکھے جن کا پیسہ ہے ان کو ریٹرن کر دیں ورنہ ان کو اگر دو مہینے تین مہینے بعد جب دا ہوگا مجھے اور پھر پروفٹ میں دے دیں گے پھر ان کو ناراضگی ہوگی وہ سوچیں گے کیا بات ہوا
نہیں یہ بات صحیح ہے پیسے آپ کے ہیں تو کیوں نہیں دیں گے میں نے کہا یہ بات تو صحی ہے پیسے آپ کے ہیں تو کیوں نہیں لیں گے
نہیں نہیں میرے ہوتے تو میں نہیں دیتا جن کے مطلب مجھے کسی اور نے دیا تھاے
ہاں ہاں مطلب آپ کے ہوتے تو کیوں نہیں لیتے آپ
مجھے ضرورت نہیں ہوتی نا میرا کام چل رہا ہے ابھی
اچھا
ھمم پھر مجھے تو کام کرنا ہی ہے میرے پاسوں چاہ آپ کے بابا کے پاس ہوں وہ تو بات ہی ہے لیکن جب دوسرے کو ہوتا ہ
اور چاہے میرے پاس ہو
اف کورس آپ کا بابا زیادہ سیف ہے آپ کے پاس
ہ میری بیٹی کو پتا نہیں کیا ہوا ساری لائٹیں آن کر رہی ہے اب سائیکل سے چڑی ہیں لائٹیں آن کرنے کی اگر سائیکل پیرو سے نکل گئی نا
ھممم
کدنا تھم ٹٹ جائےیں گا
اچھا رہنے دیجیے اس کو میں نے یہ کہا کہ ہیلو
ہاں ہاں
آپ نے ایئر فون لگائے ہوئے ہیں
نہ نہ
اچھا نارمل بات کر رہی ہوں
ہاں ہاں وہ ایرپورٹ ایئرپورٹ م نے پتی کو دیا اس کو بولا آپ لگاؤ آپ کون دیکھ رہے ہو
ہوں ہوں
ہوں
اچھا میں نے یہ کہا
ہوں ہوں
عورت اگر سچ میں کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ بھی سکتی ہے اور میں سب کچھ ہار بھی سکتی ہیں
ا
اس سرس میں نے کہا کہ آپ کے وابا جدہ سیف آپ کے پاس رہے گا
اچھ
اگر آپ نے مجھ سے محبت سچ میں ہوگی
ہ اچھا مجھے بولو ہم شاید اس پہ بات کر رہے تھے
کس کا
وہی نا جو ہ کر رہے ہیں اس پہ
اللہ اکبر ہیلو
ہ ہاں
میں نے ایک بات کہی کہ مطلب جیسے ہوتا نہیں ہے کہ انسان جس سے محبت کرتےے
این
وہ اس کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے اس کچ چیز کو ہم بتا رہے تھ وہ ایگزامپل آپ کے اوپر سیٹ ہو گیا
ہ ہاں یہی وہ بت صحی ہے مطلب
ہ ساری اس کے لیے اس کے لیے ساری
ہاں
اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے
مطلب کس چیز کا
وہی کہہے ہیں آپ کل جائیں گے ناسک پھر وہاں پہنچیں گے پرسوں ورسوں پھر دیکھتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے
مجھے بھی کل صبح ہی جانا ہے وہاں ڈاکٹر کے پاس
ہاں آپ جاؤ دکھاؤ جو بھی ہو اس کو پروسیس جو ویورز کو کراؤ
کل صبح ساڑھے چھ سات بجے ہمیں جانا ہے
بی سیف اینڈ بی ہیپی
ہاں ہاں
کنی دور ہے ہاسپٹل
وہ نوگاں میں ہے وہاں میرے گھر کے سائڈ سے تھوڑا سا یہ ہی
کیا چیز
میں نے کہا وہ وہ ہمیر جرس کے سائڈ سے ہے نا تھوڑا سا یہی وہاں نہیں پورا لیکن تھوڑا مطلب راستہ ایک ہی ہے
نہیں نہیں کون سے گھر جو آپ کا نیا گھر
ہاں ہاں
اچھا اس طرف سے
ہاں
مطلب پھر آ اپنے گھر جائیں گے نظر دینے کے لیے
نہیں کیسے ہیں ہم صبح ساڑے چھ جائیں گے مجھے دیدی ساتھ ک کیسے جائیں گے وہ
میں نے کہا صبح چھ ساڑھے چھ بجے اب جاؤ گے تو واپس آتے ہیں آٹھ نو بج جائے گا کہ نہیں
پتہ نہیں کتنا ہوگا آٹھ ن ہی کہاں ہوگا مجھے لگتا ہے زیادہ ہوگا
وہی میں نے کہا ایک اندازے کے مطلب ہاسپٹل میں تو دو تین گھنٹہ نارملی لگے ہی جاتا ہے ہی
وہاں کہہ رہے ہیں سننے میں آیا ہے وہ پیڑھی سات بجے اسٹارٹ ہوتی ہے
ہاں تو جتنی جلدی آپ صبح جاؤ گے نمبر لو گے پھر اس کے بعد آپ دکھا پاؤ گے
خ ہ پگچ نہیں ڈ پگچ تو مل ج اچھا فون لیا تھا وہ مومنٹ ٹیک کرنے کے لیے
ہوں ہوں
ابھی تک نہیں لایا
اچھا فون مانگ رہی ہے کیا یہ
آ فون مانگ رہ ہیں ن بتمجھ
ہوں
فون ہی مانگ رہ ہے اس پریشان کی
اچھا
ہوں
اچھا پھر دے دیجیے اس کو فون
نہیں مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے میں کرتی ہوں واپس کال ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک
اوکے